کرریت سے
جی کہہ رہیت آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہیت
سب خیر اچھے ہیں آپ کے گھر کے لوگ سب خیر اچھے ہیں
اللہ کی بات ہے سب کہہ رہی تھا
آج بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے
اور بتائیے کیا کر رہے بھائی جہ
بس یونی لیٹ ہوئے تھے
کھا کھا لیا کہ بھائی جا
جی کھانا تو خا لی آپ نے کھا لیا
جی ابھی نہیں کھایا بھائی کا ابھی گھوم رہے ہیں بھائی جان ابھی بیگم سے ایسا کھانا بنا رہی ہیں تھوڑی دیر میں کھاتے ہیں
اچھا جی
اور بتائی بھائی موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
الحمد للہ دو دن پہلے بہت زیادہ گرمی تھی اور آج رات نا یعنی کل جو ہے ایک دن پہلے نہ رات کو بارش پڑ گئی
جی جناب
تو موسم کا بدلاؤ پھر سے ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا دھوپ کی تپش کم ہو گئی اور تھوڑی تھوڑی بادل بھی ہے
جی جناب ہمارے یہاں پہ تو موسم میں کافی گرمی ہے ٹائم بھی اتنی گرمی ہو رہتی ہے تو کچھ پوچھو ہی مت میں باہر ھیل رہا ہوں اس ٹائم بھی پسینہ آنے لگا ہے اتنی گرمی ہے کچھ پوچھو ہی مرت اور دن میں تو اتنی ہی دھوپ نکلتی ہے کہ گھر سے نکلنا بھی دشوار ہو رہا ہے بھائی جان کیا کر
صحیح بات ہے آپ ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا ماحول تھا موسم موسم کے حساب سے دھوپ میں بیٹھ کر ہی دو منٹ تین منٹ ٹھہر کے ہی اتنا پسینہ آ جاتا ہے پورے بدن پر پسین کے پھر اس کا جو پسینہ پھر کپڑے بھی اس میں بیگ جاتے ہیں پھر جو ہے نا ایک بدبو آنے لگتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے
جی جناب کل رات کو ایسا ہوا میرے ساتھ تو م رات میں سو رہا آتا کولر میں کچھ رات کے قریب ایک بجے لائٹ چلی گئی جناب میں وہاں سے باہر نکلا چھت پہ گیا تھوڑی دیر ٹہلا پھر میں نے سوچا کہیں پ آرام فرماؤ مگر وہاں سویا چھت کے اوپر بھی اتنی گرمی لگ رہی تھی کہ کچھ پوچھ م نیند ہی نہیں آئی جب تک لائٹ چ نہیں آئی تب تک نیند ہی نہیں آ پائی لائٹ آئی ایک دو گھنٹے بعد تب سونا ہوا جناب اور جناب کچھ پوچھے میں سویا نو بجے سے پہلے ہی ہم کچھ کام کر لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نہیں تو د نو بجے کے بعد دھوپ اتنی کڑی ہو جاتی ہے کہ کچھ پوچھے میں تو گھر سے نکلنے میں بھی دقت آنے لگتی ہیں اور شام کو پانچ بجے کے بعد ہی کچھ کام کر پاتے ہیں جناب نہیں تو اس اس ٹائم تو ایسا ہو رہا ہے جناب کہ واپس جانا بھی دشوار ہو رہا ہے ایچسا لگتا ہے گھر پہ ہی رہے تو اچھے رہیں گ ورنہ طبیعت ہی خراب ہو جائے گی کچھ لوگ تو بیمار بھی پڑنے لگے گا نا اب اس گرمی کے کارن
یہ بات تو آپ کی صحیح ہے آپ کو بتاؤں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ بچارے اسکول میں پڑھ کے نا وہاں پہ ان کو بہت زیادہ گرمی اور وہاں پہ جو ہے نا ان کے لیے وہاں پنکھے وغیرہ تو لگے نہیں ہے وہ بچارے اس دھوپ کی گرمی میں نہا تپش میں بچارے ایک دم کے پسینے پسینے چھوٹے چھوٹے بچے پھر گھر سے صبح نکلتے ہیں بیگ کتابوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کی صحت بھی بگڑ رہی ہے میرا یہاں میری یہاں بتیجی ہے تو وہ تو بچاری دو تین دن سے بیمار ہو گئی وہ گر ہی میں بیٹھی ہوئی ہے وجہ کیا ہوا گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے
جی جناب آپ نے یہ بڑھتی گرمی ہے اس میں بچوں کو تو کافی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ بچے جو اسکول جا رہے ہیں بیگ لے جاتے ہیں اس میں کافی کتاب ہوتی ہیں اور ادھر سو تو جلدی نکل جاتے ہیں مگر دن میں دوپہری میں لوٹتے ہیں تو ان کو اتنی دھوپ لگتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ بچے کو تو کا بھی بیماری ہوگی جی ہو جائے ٹائفائڈ ایسی بیماریوں کے شکار ہو گئے ہیں جناؤ وغیرہ ایسا ہی چلتا رہا تو بچوں کو پڑھنے میں بھی کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جناب میں تو دو تین دن سے خود ہی وافس میں گیا ہوں اس کرمی کے کن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جھاں پہ ہی بیٹھ رہا ہ مگر کیا کریں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا بچوں کو اٹ لائیں گے اس لیے جانا پڑتا ہے جناب اگر نہیں گئے تو بچوں کے لیے کیا پڑھنے کے لیے کتابیں کھانا کہاں سے
گھر کی ضروریتیں پھر کیسے پوری ہوگی حالانکہ آپ کو بتا دوں باہر کے لوگ ہیں نا یہاں سے زیادہ ہمارے یہاں جو جگہ ہے یہاں تو ٹھنڈی کا موسم ہے برف پڑتی ہے اور اتنا اتنا گرم نہیں رہتا ہے مگر اس بار ایسی گرمی ہوئی کہ باہر کے لوگ جو یہاں کام کر رہے ہیں نا وہ بھی کہتا ہے کیا گرمی ہے خطرناک گرمی ان کو بھی دشوار ہو رہا ہے کام کرنے میں ہمارے یہاں ا پڑوسی میں پڑوسیوں کو مکان میں کام چل رہا تھا باہر کے لوگ وہ بھی کہتے ہیں بھیا بھائی جان یہاں پہ تو گرمی اب آ گئی ہے بہت زیادہ میں ان کو مذاق مذاق میں کہنے لگا میں نے کہا آپ کی یہاں گرمی تھی آ وہاں سے گرمی ساتھ لے کے آ گئی ادھر
جی ہاں آئے دن جناب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بڑھتی گرمی کا کن ہم لوگ یہ ہم لوگوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ چند پیس کے لیے وہ پیڑ پودوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ چند پیسوں سے کچھ نہیں ہوگا ان چند پیسوں کو اللہ کہیں پہ بھی لگوا دیتا ہے ان کیوں اور وہ انہوں نے یہ ویاپار کر لیا ہے وہ اپنا بزنس سمجھنے لگے ہیں کہ ہم پیڑ پے کاٹے میں پھر لکڑی گگی بیچے میں لوگ خریدیں میں ہ پھر ہمارا روزگار چلتا رہے گا انہیں یہ نہیں پتا کہ ان چند پیسوں کے لیے ہم جو آنے والی جنریشن ہے اس کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اگر یہ پیڑ پودے صحیح سلامت ہوتے اور پیڑ پودے زیادہ ہوتے تو مانسون میں بھی بدلاؤ آتا ہے مانسون میں بدلاؤ آتا تو بارش سوتی بارش ہوتی تو موسم ٹھنڈا بھی ہوتا ہے جناب مگر یہ لوگ مانتے نہیں ایسے لوگوں پہ تو قانونی کاروائی کرنی چاہیے جناب ایسے لووں کو دنڈ دینا چاہیے جس سے پیڑ پودوں سے ہاتھی میں لگائے جی کہ ن فرمائی
جی آپ کی بات صحیح ہے میں آپ کی بات یہ ساتھ ہوں یعنی ابھی تو اس کا یہ ایک چیز ہے نا کہ اگر حکومت اس پر پابندی لگا دیں اور حکومت اس کو جو ہے نا ایک جو ہے نا اپنے قانون کے کسی حصے میں ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ
جی جناب
پھر حک حکومت کے دباؤ سے لوگ جو ہے نا اس کے اندر کمی پیشی کر لیں گے ورنہ کیا ہوگا اگر حکومت نے اس کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دی اور کوئی اس پر جو ہے نا کاروائی نہیں کی تو اس سے یہ وجہ ہوگی کہ لوگ دن ب دن یہی کرتے رہیں گے اور اس اس سے کیا ہوگا موسم میں اس پہ ایک بہت بڑا بدلاو آئے گا اور پھر لوگوں کے جب برسات ہی نہیں ہوگی پانی کی دقت ہوگی پانی کی دقت ہو گئی تو لوگوں کی زندگی پر اثر پڑے گا
جی جناب کچھ م یہ حکومت آئے دن آپ نے دیکھا ہوا حکومت ہی خود پیڑ پودوں کو جنگلوں کو بھی نشٹ کرنے میں لگی ہے حکومت آپ نے دیکھا ہوا جی پیڑ پودوں کو جنگلوں کو کاٹ رہی ہے وہاں پہ فیکٹریاں سرکاری کا کاریالے بنائے جا رہے ہیں مگر حکومت سے یہی گزارش کرنی چاہیے ہمیں کی بولتے پ پ خاص کر حکومت کو تو یہی کرنا چاہیے کہ وہ پیڑ پودے خود بچائیں گے تو ہی جنتا پیڑ پودے بچائے گی اور اللہ تعالی نے بتایا ہے جو لوگ پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں ان کو درک تھی پر دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوگ جناب اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا مگر آپ یہ دیکھو جیسے ہمیں پیڑ پود لکڑی کی ضرورت ہے کہ ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے تو ہمیں کوئی پرانا پیڑ ہوتا ہے جو سوکھ سکا ہوا ہے سوکھا پڑا ہم اپنے اپیوگ میں لے سکتے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں ہر پیڑوں کو کاٹنے میں لگے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر ایک پیڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک جیو ہوتا ہے اور ارے پیڑ کو کاٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیو ہتیا کرنا آپ نے یہ بھی دا ہوگا اگر پیڑ پودے کم ہوں گے تو بارش کم ہوگی اور بارش کم ہوگی تو پانی کی بھی کمی آنے لگی پہلے آپ نے دیکھا تھا جب پیڑ پودے زیادہ تھے تو باہر پانی اتنا تھا کہ پانی دھرتی میں بیس فٹ پہ پانی آ جاتا تھا آئے دن اب دو سو بیس فٹ پہ بھی پانی نہیں مل رہا ہے کچھ جگہوں پہ تو پانی کی اتنی قلتیں ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو پانی پ پینے کے لیے بھی نہیں مل رہا ہے جیسے کئی سٹی ہیں شہر میں اتیادی میں پانی پراپت ہی نہیں ہو پا رہا ہے جناب پرم
تو اسی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی سطح پر بھی حکومت بھی کچھ جگہوں پہ جنگل کٹوا رہی ہے حالانکہ ان کو پت نہیں ہے اگر جنگل کے پیڑ نہیں رہیں گے تو موسم پر اثر پڑے گا اور موسم پر اثر پڑ گیا تو اس سے دشواریاں پیدا ہوگی کیونکہ گرمی میں برسات کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ زمین کے اندر نمی چلی جاتی ہے بچارے ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ جب گرمی کی شدت میں ہوتے ہیں بچارے کھلے ہوئے زمین پر کام کر رہے ہوتے ہیں اوپر آسمان کی جو نا دھوپ کی تپش ہوتی ہے پسینوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں بچارے اگر ان کو برسات نہیں ہوئی نا تو ان کی ان کے کھیتوں میں نمی چلی جائے گی اور ان کی ک کھیت کو جو ہے ہل چلانے میں دقت ہو جائے گی اور وہ جو وہ جو وہ جو اس کے اندر جو ہے نا کھیت کے اندر جیسے آپ کو میں بتاتا چلو دان ہے گیہوں ہے یہ اگانے میں ان کو بہت زضرت ہوگی دشواری اس سے ہمارے اوپر بھی اثر پڑے گا اگر ہاں اگر اگر ہم نے اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں اگایا اور پانی کی قلت ہوگئی تو بازار میں یہ چیزیں مہنگے آنا شروع کرے گی کمی کی وجہ سے
بکل میں بھی س
تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو یہ ہے سارا جو قدرتی نظام ہے اس کو کیسے بچایا جائے
سنی جناب آج میرا ماننا تو یہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے اور اگر ہم پیڑ پودے لگائیں گے تو ہمارے بچے امی ابو جان بھائی جان وہ بھی پیڑ پودے لگائیں گے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہی تعالم دینی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پیڑ پودے لگا کے چھوڑ دیں اور ہمیں پیڑ پودوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہم نے پیڑ پودے لگا دیے تو
زگی ہو تی ہیں
اگر پیڑ پودے کم ہو جائیں گے تو ہمیں آگے آکسیجن لینے میں بھی د دقت ہوگی اور پیڑ پودوں سے ہمیں کافی ہم پیڑ پودوں سے کافی فائدے بھی آپ نے دیکھا ہوگ کہ ہم پیڑ پودوں سے شھ چا پراپت کر سکتے ہیں اور شھ پھل فروٹ بھی ملتے جی جناب فرمائی
موسم پر اس پر پھر ایک اثر یعنی پڑے ایک فرق پڑے گا اگر ہم لوگ پیڑوں کو چلو ہم کاٹ ہم کاٹ رہے ہیں ج ضرورت والے پیڑ ہے ان کو کاٹ رہے مگر ہمارے اندر یہ چی چیز بھی ساتھ ساتھ ہو کے ہم دوسروں پیڑوں کو بھی ساتھ ساتھ لگائےیں
جی جر جی جناب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پیڑ پودوں کے بارے میں اللہ
اللہ حافظ
چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہی ہے خدا حافظ
اللہ حافظ